ہیلو
جی السلام علیکم بھیا
وعلیکم السلام کیا حال چال ہے بھائی
جی الحمد للہ آپ نے بتائیے
میں بھی ٹھیک ہوں کیا کہوں ابھی میرے اوپر بہت ٹینشن ہو گیا بھائی
جی کچی ہو گی
اے میں نے جو اس بار ٹینتھ کا ایگزام دیا نا
جی جی
تو اس میں پندرہ مئی کو جو رزلٹ آیا
جی
اس میں میں میرا سیونٹی سکس پرسینٹ آیا اور میں وہاں سے پاس ہوئی
اچھا
اور میں نے ایڈمیشن بھی لے لیا مگر یہ جو کر لیا پرسوں کی کب آیاس سیکنڈ بورڈ کر د
جی
تو اس میں میرا رزلٹ فیل بنا دیا کمی کیی اور اس کی وجہ سے میں بہت ٹینشن نہ ہو
اچھا تو مطلب آپ کو پھر دوبارہ ٹینتھ دینا ہوگا
اب نہیں دینا تو نہیں ہوگا میں بات کر لوں گا لیکن جب میں پہلا ایگزام میں فیل ہووں تو دوسرا ایگزام میں مجھےا دوسازامب پہلا ایگزام میں پاس ہوں تو دوسرا ایگزام میں فیل ہم کیسے ہو جائیں گے وہ تو میں امپرومنٹ کے لیے دیا تھا نا
جی جی جی
اسی کے لے کر کے ٹینشن میں تھوڑا سر سے بات ہوا تو سر بولے کہ اور کل ملو اسکول میں آفس میں اور میرا طبیعت بھی تھوڑا خراب ہے تو اس کیسے جاؤں سمجھ میں نہیں آ رہا
او تو مطلب آپ کون سے اسکول سے دیے تھے ٹینتھ
ایلیٹ اسکول سے وہ جو چیاکی میں ہے
اچھا وہاں سے دی تھ ہیں تو پہلے تو آپ گلورس میں ن پڑھتے تھے
نہیں تو دیکھیے گلریے میں پڑتے تھے مگر جملو کا رجسٹریشن ہوتا تھا
جی
وہ الائٹ اسکول سے ہوتا تھا
ہاں
تو ہم لوگ کا رجسٹریشنل آئی ٹی اسکول سے ہوا ہے
اچھا تو مب سینٹر الائٹھی میں دیا تھا
نہیں سینٹر ہم لوگ کو دیا تھا ہیریٹیج آگے نہیں ہے اسکول ہیریٹیجینٹ ہیریٹیج انٹر نشنل اسکول ہاں وہیںی پہ لیا تھا جہاں پر الیونھ ٹویلتھ کا پڑھائی ہوتا ہے
جی جی ہاں جیسے
آپ نے تو وہ اسکول دیکھا نہیں ہوگا
ہاں ہاں دیکھے ہیں
کیا بول رہے تھے آپ
جیسے یہاں آر راہل اگروال کے پاس ہیریٹیج جنی کٹس ہے تو یہاں شاید فائیو کلاس ہے نا
ہاں ہاں یہاں پہ دیکھیے اسی کا برانچ ہے تو یہاں پہ فائیو کلاس تک پڑھائی ہو تا ہے اور وہاں پہ ہے کہ آپ کو ٹویلتھ تک پڑھائی ہوتا ہے ون نرسری سے لے کر ٹویلتھ تک
اچھا
وہ انٹرنیشنل اسکول ہو گیا نا ہیریٹیج جیسے کہ انٹرنیشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انڈیا میں بھی اس کا برانچ ہے اور انڈیا سے باہر بھی اس کا برانچ ہے
جی جی
پہلے میں بھی مطلب پہلے میں بھی ہے نا جیسے ٹینڈر ہاٹ انٹرنیشنل اسکول ہے نا
ہممم
جو پہلے یہاں نوکیتن کے پاس تھا
ہاں ہاں سمجھ گیا وہ اھی نروانا ہوٹل کے پیچھے نا
جی جی
تو پہلے ہم مطلب بچپن سے نرسری سے وہیں پڑھے ہیں تو وہاں وہاں فائیو کلاس تک پڑھے اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن یہ سب آ گیا تو مطلب پڑھائی میرا ٹف ہو گیا تھوڑا تو پھر اس کے بعد الائٹ اسکول میں نام لکھو ہمارے یہاں جو آر پی جینا آر پی جینا کا ہے تو وہاں پہ ہم دو سال پڑھے سکس اور سیون تو یہ تو دونوں سی بی ایس ای بورڈ تھا نا
ہمم ہممم
تو اس کے بعد پھر میرا نا تھوڑا طبیعت خراب ہونے لگا تو پھر ہم اسکول بھی نہیں جانے لگے ہیں تو پھر فالتو کا ایسی تھوڑی پیسہ مطلب جا جائے گا
ہاں وہ تو جب پڑھنے جا ہی نہیں رہے ہیں تو فالتو کا فیس تھوڑی بھریں گے
جی جی تو اس اسی وجہ سے میرے پاپا پھر جیک میں نام لکھوا دیے یہاں گر والی اسکول میں تو ایٹ ایٹ نائنتھ وہیں کی ہے مطلب ماشاء اللہ ا بھی بہت بڑھیا نمبر آیا ہے اس بار ایٹ اور نائنت میں
ہمم محنت کریے محنت کرنے سے نمبر آئے گا
جی اور ایٹ میں پتا ہے میرا کتنا نمبر آیا تھا
ہممم
ایٹی ایٹی ایٹ کچھ ہے تھا
ایٹی ایٹ پرسینٹ
جی جی
بہت اچھا نمبر ہے یہ
اور نائنتھ میں نا ہم سمجے دو مہینا اسکول گئے ہو گے اور گھر پہ ہی صرف سیلف اسٹڈی کرتے تھے تو نائنتھ میں بھی میرا اچھا خاصا ایٹی سیون کچھ آیا نمبر
اچھا
تو اس بار بھی مطلب ماشاء اللہ بہت بڑھیا نمبر ابھی دیکھیے ٹینتھ میں بھی کیسے آتا ہے
کھیل میں آپ کو محنت کرنا پڑے گا نا تھوڑا جم کر محنت کرنا پڑے گا ٹیل کے ل کے
جی جی
تاکہ آپ اچھا نمبر لا سکیں اور اچھا نمبر لاؤ گے تبھی آپ کو اچھا کالج ملے گا سمج لے
جی جی
ارے پتا ہے ہم ل کیا نہیں ہے پ گ
ہاں
آپ کو پتاہ ہے کہ میں اتنا کرکٹ نہیں کھیلتا ہوں مگر دوست لوگوں نے فون کیا تھا بیریا کا دوست میرا
اچھا
وہ مجھے کال کیا کہ آ جاؤ کرکٹ کھیلتے ہیں تو ہم بولے ٹھیک ہے کیا دقت ہے آتے ہیں تو پولیس لائن میں میچ تھا
جی
تو ہم گاڑی نکالے گھر سے پھر سدیچک ہوتے ہوئے چوان ہوتے ہوئے ا چلے گئے پولیس لائن
اچھا تو جیسے چھ مہان پہ چیکنگ ہوتا تو چیکنگ نہیں ہوا
نہیں تو چھموہان سے نیچے سے جو گلی نہیں گیا بازار میں
جی جی
بازار سے جو آ اوپر چڑھو گے تو ڈائریکٹ سدر اسپتال نکل جاؤ گے
ہاں ہاں
ہاں تو وہی والا راست س سے چل گیا کیون کہ چیکگ وکنگ ہونےگا تو گاڑی پکڑا جائےا میرا
جی جی یہ بھی بھی ہے ہم لوگ بھی جیسے ادھر جاتے ہیں تو وہی راستہ سے جاتے ہیں
ہاں کیونکہ پولیس جب ہے تب چیک کر لیتا ہے
ہاں
تو وہاں سے گیا پھر گیا میں پولیس لائن اپ پولیس لائن م کراؤناا کہ وہاں پر پلیس لوگ کا پریڈ چل رہا تھا
اچھا
ا باری تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہییں ایک گھنٹہ ہم لوگ کو بیٹھنا پڑے گا انتظار کرنا پڑے گا
ار
جب اس کا پریٹ ختم ہو گیا ان لوگ کا تب ہم لوگ کا میچ اسٹارٹ ہوا تو ٹاس ہوا پہلے
ہاں
ٹاس ہم لوگ ہار گئے تو وہ لوگ ٹاس جیت کر بالنگ لیا
اچھا
تو جب ہم لوگ کا بیٹنگ آ گیا
ہوں
گیارہ گیارہ پلیٹ تو پیسہ ک باریا تو ہم لوگ لگ بھگ بارہ ہزار کا میچ تھا
اچھا بارہ ہزار کا کھیل رہے تھے
ہ جس میں تین ہزار ہم خود لگاتے تین ہزار
اچھا
تو جب میچ اسٹارٹ ہوا پھر تو ہم لوگ پہلا اوور میں دو وکٹ گر گیا ہم لوگ کا
اچھا
آواز کام پہلا اوور میں دو وکٹ گر گیا
جی جی
پھر وہاں سے دوسر کا رات دوسر کا اوور آیا تو دوسر کا اور میں ایک بیٹس مین تھا وہ مارا کم سے کم تین چار کو چھکا مارا
اچھا
دوسر کا اوور پھر اس کے بعد تیسر کا چوتھا کا بڑھیا سے کھیلتے گیا تو ہم لوگ لگ بھگ سات وکٹ کھو کر
ہاں
ایک سو پچیس رن کا ٹارگیٹ دیا دس اوور کا میچ تھا
جی جی
ایک سو پچیس رن کا ٹارگیٹ دیا پھر اس کے بعد اللو کا بیٹنگ آیا تو پہلا اوور ہم بولیں گے
اچھا
ہ اور پہلا بار ہم اتنا خطرناک بولنگ کی ہے ایسا بولنگ کیے ہیں پورا بمرہ تری اتنا خطرناک
اچھا
کہ چھ میں چھو چھا ک پیٹوا دی ہیں پہلا بال پھینکے پہلا بال پھینکے فلٹوس چل گیا مار دیا اسٹیٹ میں چککا دوسر کا دوسر کا بال باؤنس ڈالے لیگ میں چھکا مار دیا
تب تو آپ کو بہت بیست ہی لگا ہوگا
بیچتی تو تھوڑا بہت لگا تو پھر اس کے بعد اوور میرا ختم ہو گیا ایک اوور میں چھتیس رن لوگ مار دیا تو اب اب آپ بتائیے کہ ہم کو دوسر کو ابر دیا ہوگا کہ نہیں
کیسے دے گا آپ آپ ہی بتائیے
نہیں لوگ دیا ہم کو دوسر کا افھر تو دوسر کبر دیا تو پہلا بول گئے
ہوں
پہلا بال ڈوٹ کروا دیے
جی
اور دوسر کا بول ایک دم ایک دم سوچے کہ اب وکٹ اکھاڑ دی اتنا اسپیڈ میں دوڑ کے پھینکے نا
ہوں
کہ پیر لائن سے باہر چل گیا اور نو گول اور چھکا چل گیا
تو پھر یہ تو یہ تو کامیڈی ہم کو لگ رہا ہے
نہیں کامیڈی نہیں ہے صحیح کہہ رہے ہیں
جی جی بتائیے
اور ویس ہی کیا ہوا کہ پورا اوور جب پورا اوور پھینکے نا
جی
تو اس میں پانچ کو نو بال اور اڑتالیس رن دیتے ایک اوورھر میں ارے اڑتالیس کریں اڑسٹھ رن
اچھا
ایک اوور میں
جی
پھر وہ لوگ وہاں سے دباتے گیا رن دوسرا بالر دباتے گیا دباتے گیا ایک بالر بولنگ کرا رہا تھا وہ پھینکا بیٹس مین کو اور بیٹسمین مارا ایک دم اڑا کے
اچھا
اب کیس آیا میرے پاس
او
ہم سوچے ایک ہاتھ سے دھر لیں گے کیا ہو جائے گا کیسی تو ہے
ہاں
اور ات گییا گن آئیت گییاگ اسکچ چھٹکی اور کیچ چھوٹ کر چھکا چل گیا
ہاہ ہاہاہا
اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ سب مطلب ان لوگ کو پھر چاہیے تھا ایک اوور میں چوبیس رن
جی
اور سب کا اوور ختم ہو گیا تھا ایک وہاں میرا ہی اوور باقی تھا
اچھا
تو ان لوگ کے پاس مجبوری تھا تو ہم کو پھر سے دے دیا بولنگ کرانے کے لیے
ہاں
اور جب ہم کو بولنگ کرانے کے لیے دیا وہ لوگ
ہمم
پہلا بول گیا تو چوا پیٹوا دی ہے
اچھا
اور دوسر کا بول گیا تو ڈوٹ کروا دی
ہمم
اور تیسر کا بول میں میچے ہے ختم ہو گیا
ھھھا مطلب آپ مطلب کل بہت گندہ کھیلے ہیں نا
بہت برا کل کھیلے ہیں
اچھا تب تو آپ بہت افسوس ہوا ہوگا کہ اچھا کھیل بھی نہیں پائے اور پیسہ بھی چلا گیا
سب میرا تعریف کر رہا تھا کہ نکا بولا تو بہت اچھا کھیلا تمہارے جیسا پلیئر یہ دنیا میں کہیی نہیں ہے
وہ لوگ مطلب آپ کو ہے نا تانا مار رہے تھے سمجھے
اچھا وہ لوگ تانا مار رہا تھا
جی جی
وہ لوگ ہیں نا دوسرے ٹیم کے پاس کیا کہا تھا کہ ہم بلا رہے ہیں ناوٹولی سے پلیئر بہت ہیوی کھیلتا ہے
جی ھھھھھا جیسے میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ مان لیجے بالر پٹواتا ہے نا تو جب میچ ختم ہوگا تو آپ کو پورا جتنا آپ پہ سب آپ کو تانا ماریں گے کہ بہت بڑھیا کھیلا ایسا تمہارے جیسا دنیا میں دھونی یہ سب کوئی نہیں کھیل پائے گا تو یہ آپ کو ایسا اگر بولا جا رہا ہے تو آپ کو سمجھ تانا مارا جا رہا ہے
وہ تانا مر رہا تھا ہم کو نا رکو کل اے لوگ کو بتاتے ہیں تانا مر رہا تھا ہم کو
جی جی
میرا جسے پلیئر کہیں ملے گا کوئی پٹوا دے گا کیا چھ میں چھتیس
وہی نا یہ سب بھی ایک کلا ہوتا ہے نا
یہ سب بھی کلا ہوتا ہے جو ڈالتے ہو میں چلا ہوتا ہے
جی جی
اور بتائیے ٹھیک ہے بڑے بھائی السلام علیکم اور اپنا دھیان وان رکھیے گا
جی جی ٹھیک